السلام علیکم اور سب بتائیے بھائی جان سب ٹھیک ہے میرا بھائی جان آپ اپنا بتائیے میرا تو سب خیریت ہے ہی بھائی جان
میرا بھی سب خیریت ہے بھائی جن امی ابو کیسے ہیں بھائی جن
ہاں بھائی جان وہ سب لوگ خیرییت تھے آپ کے ا جانا بول لو کیسے
ٹھیک ہے بھائی جان کھانا ہوگے خالی
ہاں بھائی جان ابھی کھا کے تھوڑی دیر پہلے اٹھے ہیں بھائی جان کافی اچھا بوجن رہا آج کا اور مزاج مست ہو گیا بھائی جان
اچھا بھائی ہم بھی کھا لیے بھائی جان
کیاکھھا ہے بھائی جان
چاول اور سبزی کھائے ہیں
کیا کیا چیز کا سبزی بنا تھا بھائی جان
کیلا کا سبزی تھا اور چاول دال
کیلا کیا کت ہم تو کھائے ہیں بھائی جان بھجا چوڑا کا مڑی کا اور م مطلب کہ اس میں مکچر اس کے بعد اس میں بھجیا اس کے بعد اس میں مونگ دال اس کے بعد ایک انڈا کا آملیٹ یہ سارے کو ملا کے ابھی کھا کے ختم کر رہے ہیں بھائی جان
اسی لیے بول رہے ہیں مزاج مست ہو گیا ہے نا بھائی جان
ہاں بھائی جان اسی لیے یہ بول رہا ہے
ابھی ہی مطلب کہ زیادہ نہیں پڑا ہے بھائی جان چوبیس روپیہ میں پیٹ بھر کھانا مل جاتا ہے
ہاں سستا بھی ہے اور پروٹین بھی ہے
نہیں بھائی جان انڈا میں صرف خنیج ملتے ہے بھوجا تو غلط چیز ہے بھائی جان پھر بھی اس میں بھی اچھی اچھی چیزیں ہوتی ج بادام ہوتے ہیں بھائی جان جو شریر کو سوستھ رکھتے ہیں پروٹین رہتا ہے کیا بھائی جار
جی بھائی ج
ہاں بھائی جان مزہ آ گیا ہے کھا کے پورا مزاج مست ہو گیا ہے
اچج بہت ایکسائٹیڈ ہیں بائی جان
نہیں بھائی جان تھوڑا بھی خوش نہیں ہے بھائی جان آج ہم مطلب کہ تھوڑا بھی مطلب کہ پڑھائی نہیں کیے ہیں بھائی جان کافی دقت آئی ہے اس لیے بہت خوشی ہو رہی ہے بھائی جان
پڑھائی نہیں کی ہے بھائی جان اسی لیے خوش ی ہو رہائی
بھائی جان آج چھٹیوں کا دن ہے اس لیے آج چھٹی ہوگا آج پڑھائی نہیں ہوا ہے بھائی جان
تا ہو جنا
جی بھائی جان اور بتائیے نا بھائی جان امی جان ابو جان لوگ کیسے ہے کیا وہ لوگ کھانا کھا لیے اور ان کی طبیعت کیسی رہ رہی ہے بھائی جان کچھ بتائیے
امی ابو لوگ کے طبیعت سب ٹھیک ہے کھانا وانا کھا لیے ابشرام وشرام کر رہے ہیں بھائی جان
تو وشرام کر رہے ہیں بھائی جان
جی بھائی جان
اچھی بات ہے انہیں سنے دیجے بہت یاد آتی ہے ان لوگوں کے بھائی جان آئیں گے آپ سے ملنے بھائی جان تو ان سے بھی ملیں گے ضرور آئیں گے ایک دن آپ سے ملنا
ہاں بھائی جان آئیے گا ضرور آئیے گا
اور ان کے ہاتھ کا بریانی کھائے ہوئے بھی کافی دن ہو گیا قریب چھ ماہ سے زیادہ ہو گئے بھائی جان ہاں بھائی جان آئیں گے ایک دن تو آپ ہاں بھائی جان وہ لوگ سب ٹھیک ہے بھائی جان
کھانا کھا لیے وہ لوگ
بھی کھدا کھا لیے ہے
اچھا
آپ کھانا کھائے ہے تو بھائی جان خود سے بنا ہے یا امی ابو بنوائیے بھائی جان
خود سے ب ن ہے بھائی جان
ہاں بھائی جان
خود سے بناائے
گاڑی چلانے آتی ہے بھائی جیادہ ک
جی بھائی جان
م موٹر سائکل یا چار چک ککا
موٹر سائیکل چلانے آتی ہے بھائی جان
او کتنا کے مطلب رفتار میں چلا لیتے ہیں بھائی جان اور چھوٹی سے لے کے بڑی تک چلا لیتے ہیں بھائی جان
جی بھائی جین چلا لیتے ہیں
اب بول رہے بھائی جان اور سب بتائیے نا سننے ادھر کا موسم بہت خراب رہ رہا ہے
ہاں بھائی جان بہت گرمی پڑ رہا ہے
ا ٹھنڈا نہیں پڑ رہا ہے کیا بھائی جان در
ٹھانڈا ادھر پڑ رہ ہے بھائیین
ہ بھائی جان ادھر تو کبھی کبھی ٹھنڈا پڑ رہا ہے ہم تو کوئی بھی ایسا رات نہیں ہے جس دن کمبل اوڑ کے کمبل مطلب لے کے نہیں سوتے ہیں بھائی جان مطلب کہ بارہ بجے کے بعد اتنا ٹھنڈا پڑنے لگتا ہے بھائی جان کی ایک چادر اڑنے کا
ٹھنڈا کل بھی ٹھنڈا پڑا تھا بھائی جان بارہ بجے کے بعد
جو ہر دن پڑتا ہے بھائی جان
ہاں بھائی جان پڑھتا ہے بھائی جان بارہ بجے کے بعد
تو پھر آپ غلط بول رہے ہو بھائی جان
نہیں بھائی جا ابھی تو گرمی پڑ رہی ہے اسی لیے بولے ہیں جی بھائی جان ہم بھی کمبلو ہم بھی کمبل لے کے ہی سوتے ہیں
ہاں کمبل لے کے سونا بھی چاہیے بھائی جان شریر ڈھکا رہ ہ
ہاں اسے ڈ اس اس سے ڈر نہیں لگتا ہے
ہاں بھائی جان ڈر بھی نہیں لگتا ہے
ہاں
اور بتائیے نا بھائی جان کیا کیا چل رہا ہے پڑھائی لکھائی ٹھیک چل رہا ہے بھائی جان اب
جی بھائی جان سب خیریت سے چل رہا ہے بھائی جان
اور سب خیریت سے ہے نا
جی بھائی جان
کیا آم کا کیا خیال ہے آم ہو رہی ہے ادھر
جی بھائی جان آم بہت اچھے سے اگی ہے مطلب اس سیزن میں آم بہت اچھا کیسے ہوگی
اس موسم میں تو آم ہو گئے ہی بھائی جان یہ تو بات صی ہے اور لچی کا کیا حال چال ہے لچی کا تو ہم سن ہی نہیں رہے
بارش بیجن پانچ دن پانچ چھ دن پہلے جو بارش ہوئی تھی
ہاں
اس میں لیچی کافی مطلب حد تک بڑی ہو گئی ہے
ا
اب ریڈ ریڈ لال کلر آ رہا ہے اس میں میٹاپا آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا
او بھائی جان مطلب کہ لچی کا سن ہی نہیں رہے بھائی جان پہلے ہوتا تھا آم سے پہلے لچی کا آتا ہے موسم تو لوگ لچی کو چھوڑ کے آم کی بات کر رہے
آئیں گے آپ کے گھر امی ابو سے ملنے تو لیتے آئیں گے بھائی جان آپ کے لیے لی
ا ٹھیک ہے بھائی نا ہم آپ کو آم بھیج دیں گے بھائی جان آ میرے باغبانی میں بغیچہ اچ میں بہت ہے عام بھائی جان اتنا آم ہے کہ آپ صبح شام رات کھائیے گا تو بھی مطلب کہ تین چار مہین لگ جائے گا ختم کرتے ہوئے اگر آم خراب نہ ہوئے تو اور کئی پرکار کے آم ہے جیسے جردہ پھر اس کے بعد دلمہ اس کے بعد کشن پوری کئی طرح کے آم ہے بھائی جان مطلب کہ ایک پیڑ پہ قریب نہیں بھی تو م مطلب کافی آم میں پڑتی ہے قریب نہیں بھی تو دس بارہ بورے بھر جاتے ہیں
اور اس موسم میں تو آم اور ادک فھرا ہوا ہے بھائی جان
ج اس بار تو تھوڑا اور ابھی تو چوٹے چھوٹے ٹکولا کے روپ میں ہے بھائی جان ابھی دھوپ میں دھپ میں جاؤ تو مطلب اس کو پی لو
ہاں اس کو پینے سے بہت جی بھائی جن آاتتا ہے
تھوڑا بتائیے نا تو ہم دو چار گلاس بنا لیں
جی بھائی ہم بتاتے ہیں رات کو مطلب جاتے ہیں باوانی میں جا کر اور آم توڑ کر
رات کو جانا ہے کیا بھائی جان صبح میں کام نہیں کرے گا ہاں آم رکھے ہوئے بھائی جان اب پلیٹ ڈھو لیا بتائیے کیا کرے
اس کو کیا کیجیے کہ ابال لیجیے اب
ابال دیے
چھیلنا نہیں ہے
اور نہیں چھلے بھائی جان اسی طرح پانی میں ڈال دیے
ہاں اور گرم گرم ہو جائے تو اس کو نکال لیجیے اگل جائے تو
ہاں ہو رہا ہے گھر
اور اس کے بعد گرم ہو جائے گا تو اچھے سے چھیل لیجیے گا
آم کو
جی بھائی جی
ٹھنڈا میں
گرم گرم ٹھنڈا ہو جائے گا بھائی جانا آم تو چھیل لینا ہے اس کو
فریج میں نہیں رکھنا ہے بھائی ار
فریج میں نہیں رکھنا ہے بھائییا اس کو چھیل لینا ہے اور اچھے سے مطلب ہاتھ سے وہ کر کے
ہاں
اور ملا کے اچھے سے اور پھر پانی لین ٹھنڈا پانی لے لینا ہے اس میں زیرہ ڈال دینا ہے پھر چین چینی ڈال دینا ہے پھر اس کو آم جو ہے بچا ہوا ہے مطلب ملایا ہوا ہے اس کو ڈال دینا ہے اور اچھے سے مطلب ملا لینا ہے گلاس میں اور پی لینا ہے بہت دھوپ سے بہت رات دیتے پی ہو
پینے سے دھوپ سے کیا راحت ملے گی بھائی جان
اس میں ہوتا ہے کہ شریر کو پینے سے وہ مطلب سوستھ رکھ
اچھا اچھا بھائی جان کچھ ہوتا ہوگا نا بھائی جان
جی بھائی
چیننی سواست کے لیے ہانیکارک نہیں کرے گی اگر ہم اس میں چینی ڈالیں گے تو
نہیں بھائی جان وہ سواد اچھے اچھا سواد کے لیے وہ چینی تھوڑا سا ملا تھوڑا سا ملا سکتے ہیں آپ
تو پھر اچھا سواد کے لیے ہم اپنا سوست سے لاپرواہی تھوڑی کریں گے بھائی جان
نہیں بھائی جان اس سے سواستھ مطلب اچھا اچھا ہی ہوتا ہے خراب نہیں ہوتا ہے بھائی جان
چلیے تو ٹھیک ہے بھائی جان اچھی بات سمجھائے آپ ہم کو لیکن ہم تھوڑا سا تو پریاس کر رہے ہیں بھائی جان لیکن ہم سوچ رہے چیننی کے جگہ ہم میٹھا رکھ کے دیکھے کیا بھائی جان
جی بھائی جان بت بہت اچھا ہوگا گورا گا د
تو آپ کو وہی بنانا چاہیے تھا۔ ب بھائی جن ہم گڑ رکھ دیتے
نہیں نہیں بھائی جان مطلب سار مطلب سواردک مطلب اتیہدک لوگ وہیں رکھتے تینچی نہیں رکھتا ہیں ہم بھی چینی ہی رکھتے ہیں
ہاں تو ٹھیک ہے بھائی جان ہم کو تھوڑا سوستھ کا اپنا چنتا ہے تو اس لیے ہم اھا رکھ کے دیکھتے ہیں
رکھ سکتے ہیں
اچھا تو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں بھائی جان اچھا لگے گا پینے میں اور بتائیے بھائی جان نیمبو اس میں ڈال دیں گے تو کیسا لگے گا
نیمبو نہیں ڈالے گا کیونکہ مطلب جو نیمبو میں پایا جاتا ہے الکوہل
او بھائی جال چلیے تو
آم میں پایا جاتا ہے آم میں بھی وہیں پایا جاتا ہے
اچھا ٹھیک ہے تو بھائی جان بہت بہت شکریہ بتانے کے لیے ہم پریاس کر کے بناتے ہیں تو پھر اگلی بار ہم آپ کو بھی پلائیں گے بھائی جان
چلیے بھائی جان آپ سے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اللہ حافظ
خوشی ہوئی بہت طرح کی جان ں ملی بھائی جان بہت بہت شکریہ اللہ حافظ بھائی جان اللہ آپ خوش بھائی جان
اللہ
اللہ حافظ